وعلیکم السلام جی ابھییک کو
ہاں اچھے سے آپ د کو
آپ کو پتا ہے آپ کی آواز ا نہیں آ رہی ہے
بکک جی آپ ٹھیک کو اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی توب بھی ٹھیک سحب ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ پ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ بات کروں میں اندر تک نہیں چھووں میں اب یہ ب بیٹھوں گی
اللہ آپب کیا کرنے جان ہے اندر پھر کیوں کال کی
میں نے بت
اور چائے چائے وغیرہ پیا ل
ہاں ہاں چائے تو میں نے ج آپ
ہاں جی میں نے ابھی بھیی کیا کر رہی ہو ویسے اپ ہاں جی میں نے پی پی آپ کیا کر رہی ہو اچھا ٹھیک
جی
آپ کو پتہ ہے اسکول سے واپس آتے وقت میں نے دیکھا کہ سڑکوں پر کافی دھول اڑ رہیھی تھی میرے کپڑے بھی گرد سے بر گئے
ہاں میں نے بھی یہ محسوس کیاج ہوا تیز چل رہی تھی اسی لیے دھ زیادہ اٹ رہی تھی ویسے تم نے کبھی سوچا ہے کہ دھول اصل میں ہوتی کیا
ہاں جی ہاں تھوڑا بہت ماحول ہے معلوم ہے دول بہت چھوٹے چھوٹے ورت پر مشکل مشتمل ہوتے ہیں جو مٹی رس پولنگ کبڈی کی پریش اور دوسری چیزوں سے مل کر بنتی ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے ہمارے میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے گھروں میں اسکولوں میں بازاروں میں اور سڑکوں پر بھی اگر صفائی نہ کی جائے تو دھول جمع ہوتی رہتی ہے
جی مجھے لگتا ہے کہ دھول صرف گندگی کا سبق نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے
یہ بات بالکل درست ہے دھول میں بہت سے ایسے زراعت ہوتے ہیں جو سانس کے ذریع ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اس سے الرجی کھانسی ن لاہور سانس کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں
میرے چھوٹے بھائی کو الرجی ہے
ج پھر
چینک آنا شروع ہو ہو جاتی ہے
کیا چین کے
چھیھیک ہے چھیھیک ہے
وہ کیا ہوتا ہے
آپ کو نہیں پتا وہ کیا ہو رہ ہے
نہیں
کوئی بات نہیں چلیے
چھینک چھینک جو ناک سے آتی ہے چھین کے ہوتی
ہاں جی چھیک ہے چھیک ہے
ہ ایسے لوگ کے لیے تو سب ائی اور بھی زیادہ ضروری ہوتے ہیں ان کو الرجی ہوتی ہے ڈٹر ڈاکٹر بھی مشورہ دیےتے ہیں کہ کمروں کو صاف رکھے جائے اور دھول کو جمع نہ ہونے دی جائے
دھول پیدا ہونے کی اہم وجہ کیا ہے
دھول کی وجہ سے جب دھول کی کئی وجہ اہ جیسے کہ جب زمین سوکھ جاتی ہے اور ہوا چلتی ہے تو مٹی کے زذراعت اڑ کر دول بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ تعمیرت کام فیکٹریزٹ اور جنگلوں کی کٹائی بھی دور میں اضافہ کرتی ہے
ا میں نے دیکھا ہے کہ جہاں نے عمارتوں کی تعمیر ہو رہی ہے ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ دھول ہوتی ہے
بالکل کنسٹرکشن سائٹس پر کم سیمنٹ اور مٹی کی وجہ سے دھول کی مقدار بڑھ جاتی اگر احتیاط تدابیر نہ کی جائے تو آس پاس رہنے والوں کو مشکل پیش آتی ہے
کیا دول صرف انسانوں کو متاثر کرتی ہے یا دوسری مخلوق قوبی
دول جانوروں اور پودوں کو بھی متاثر کرتی ہے پودوں کے پتوں پر دول جمع ہو جائے تو انہیں دھوپ کم ملتی ہے اور ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے
یہ بات تو میں نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھی
کیونکہ اس کے لیے دماغ ہونا چاہیے اس لیے تم نے سوچی ہی نہیں تھی
اچھا ٹھیک
علم حاصل کرنے سے نئی باتیں معلوم ہوتی ہے لیکن تم نے علم حاصل نہیں کیا ہے اسی لیے ہمیں ہر موضوع پر مطالعہ کرنا چاہیے
دھول کا ماحولیاتی نظام پر کیا اثر ہوتا ہے
دور ہوا کی آلودگی میں اضافہ کرتی ہے جب ہوالودا ہوتی ہے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ درختوں پرندوں اور دوسرے مخلوق پر بھی برا اثر پڑتا ہے
ان کیا دول کو کا مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے
مکمل طور پر تو نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فطری طور پر بھی موجود ہوتی ہے
لیکن اس کا مقدار کو کمزور کیا جا سکتا ہے
وہ کیسا
وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں سڑکوں پر پانی پھینکنا ہے کنسٹرکٹ سائڈس کو کور کیا جانا اور گھروں اور دفتروں دفتروں میں بے قاعدگی سے صفائی کی جائے
درخت لگانے سے دھول کم کیسے ہوتی ہے
وہ درخت کے پتے ہوا میں اٹھتے ہیں ای دول کو اپنے اوپر روک لیتی ہیں اس طرح وہ صاف رہتی ہے اور ماحول بہتر بنتا ہے
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درخت زندگی ہے
جی بالکل درخت ہوا صاف کرتے ہیں سائے دیتے ہیں اور ماحول کو خوبصورت بھی بناتے ہیں یا اس کا سوچ وہاں پہ ہے وہاں پہ ا بور کے پاس
گھر میں دول سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
روزانہ جھاڑو جھاڑو لگانا چاہی گیلے کپڑے سے صفائی کرنی چاہیے کھی کی اور دروازوں کو صاف رکھنا چاہیے اور ضرورت پر ویکیوم کلینر کا استعمال کرنا چاہیے مجھے نہیں لگا یہ انکل دیکھ رہا ہے جو باہر ہے
ہمارے گھر میں بھی امی روز صفائی کرتی ہے اسی وجہ سے گھر صاف ستھرا رہتا ہے
آپ کو لگتا ہے جب ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں یہ کال ہی ختم نہیں ہوتی
جی کوئی بات نہیں بتائیے
میں نا بور ہو گئی آپو اگرساچ لگے گا
جی
میں بور ہو گئی ہ پڑھتے پڑھتے مالش کہ گئی ہو صفائی آدی صحت ہے یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور یہ بالکل سچ ہے تھینک یو
کیا اسکولوں میں ابھی دول سے بچاؤ کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے
جی ہاں اسکول کے کلاس اور گراؤنڈس کو صاف رکھا جائے ڈسٹ بین کا استعمال کیے جائے اور طالبہ کو صفائی کی اہمیت سمجھائے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے تو وہ دھول اور گندگی دونوں کم ہو سکتی ہے
ہاں ہاں بالکل میں بھی اسی بات سے راضی ہوں صفائی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ ہر فن کا فن سے صفائی رکھنا
کچھ لوگ سڑکوں پر کچرا پھینک دیتے ہیں کیا اس سے بھی دھول میں اضافہ ہوتا
ہاں جب کچرا سوکھ جاتا ہے تو اس کی ذراع ہوا میں اٹ سکتی ہے اس لیے کہ کچرے کو مناسب جگہ پر پھینکنا چاہیے جیسے ڈسٹ بین کچرے دانا ہوتا ہے
اچھا ٹھیک آج کل شہروں میں ہوا کی آلودگی بھی بڑھ رہی ہے آپ کو بتائیں وہاں کت
ہاں میں جاؤں گی نا اس کال کے بعد اندر یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے گاڑیوں کے دھوئیں فیکٹریز اور دھول مل کر ہوا کو مزید آلودہ بنا دیتے ہیں
ہ اگر لوگ پلیس ٹرانسپورٹ کا استعمال کرے تو شاید آلودگی کم ہو کم ہو جی
بالکل پبلک ٹرانسپورٹ سائیکلنگ اور پیدل چلنا ماحول کے لیے بہتر ہے
دوھل
اندھیا بھی کبھی کبھی بہت نقصان پہنچاتی ہے
ہاں خاص طور پر رگستانی علاقوں میں ڈسٹ سٹارمز عام ہوتا ہیں ان سے نظر کم ہو جاتی ہے اور سفر مشکل ہو جاتا ہے
اسی صورت میں کیا احتیاط کرنی چاہیے
گھر کے اندر رہنا چاہیے کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے اور ضرورت پر ماسک پہننا چاہیں آپ ماسک پہنتے ہو
ہاں جی ہاں جی ماسک صرف بیماریوں سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ دھول سے بچنے کے لیے بھی مفید ہے
ہاں ہاں بالکل ماسک سانس کے ذریعے دھول کے زرات کو جس سم میں جانے سے روکتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں صفائی کا شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے
ہاں میں تمہاری بات سے پوری طرف راضی ہوں جب تک شعور پیدا نہیں ہوگا مسائل ہل نہیں ہوں گے
کیا تمہاری کیا تمہارے خیال میں میڈیا بھی اس سلسلے میں کردار ادا کر سکتا ہے
ضرور جیسے ٹی وی ریڈیو اکبر اور سوشل میڈیا کے ذریعے صفائی اور ماحولیاتی تحفظ کا پیغام عام کیا جا سکتا ہے
اگر ہر اسکول میں صفائی کے بارے میں سیمینریز ہوں تو بچوں کو بھی فائدہ ہوگا
بہت اچھا خیال ہے بچے جب چھوٹے عمر میں اچھی عادتیں سیکھ لیتے ہیں تو وہ ساری زندگی ان پر عمل کرتے ہیں
مجھے آپ کو پتہ ہے مجھے نا گھر والے پھر سے بلا رہے ہیں پتا نہیں اب کیا لانا ہے
کیا مطلب
ہلو مجھے نا گھر والے بلا رہے ہیں اندر مجھے نہیں پتا ابھی کہاں جانا ہے لیکن بلا رہے ہیں
اچھا
چلیے بتائیے آپ
آپ کو بتانا تھا
اچھا ٹھیک اس گفتگو سے مجھے دھول کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی
مجھے بھی خوشی ہوئی کہ ہم نے اہم موضع پر بات کی دھول ایک معمولی چیز لگتی ہے لیکن اس کے اثرات کافی گہرے ہوتے ہیں
جی جی تو پھر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صفائی درخت لگانا اور ماحول کا خیال رکھنا دھول کے معاشرے کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے
جی ہاں اگر ہر شخص اپنا کردار ادا کرے تو ہم صاف ستھرا اور صحت مند ماحول پیدا کر سکتے ہیں
چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں نا تھوڑا شور آیا ا بائی ش بات کرو ہاں ہاں بہت معلومات رہے اور اب شور آئے گا اسی لیے بول
چلیے اللہ حافظ اللہ حافظ
اللہ حافظ